آاز آ رہی ہے
ہاں جی
ہ آواز آ رہی ہے کیا
ہاں آواز آ رہی ہے
تو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہاں بس کیریئر سے ہیں میں ابھی جسٹ ابھی فری ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بہت کافی دن ہو گئے تو میں نے اس وجہ سے آپ سے خیر خوش پوچھ لیا جائے ویسے آپ کے امی جان رجو امی جان بھائی جان سب کیریئرس ہیں
جی سب خیرییات سے اللہ کا شکرس
اچھا آپ بتائیے تو آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے آج
جی آپ آ پالیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے ٹائم میں پالوشن اتنا بڑھتا ج رہا ہے اتنا بڑھتاا رہا ہے
ہ ہ بالکل بالکل بالکل میںپ نے جیسے کہ باب آپ بد رابطہ کرا رہے ہیں کہ جیسے کہ جو پر ہیں بالکل پردوشن دیکو ایک زمین استر کا جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کافی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں لوگوں کو اسستھما ہے دما ہیں اور الرجی جیسی بہت اچھی ہو جاتی ہیں کیوںک آج کے سمے میں پردوشن بہت زیاد بڑھ گیا
جی جی جی پردوشن اور یہ نہیں ستا ایئر سے ہو ہر چیز سے پالوشن آج کل پانی بھی پینے لوگ یوگیہ نہیں آ رہا دیکھو پانی میں اتنا پالوشن ہے اور کتنے شہروں میں آپ چلتے جاؤ گے جتنا گاؤں کا ایریا ہے وہ دیک تو وہاں اتنا اچھا ہے وہاں کا واتاورن اچھا ہے کہ گاؤں میں سب ک صحی ہے لیکن جتنا ہی ہم شہروں میں جائیں گے اتنی ہی آکسیجن کی آکسیجن لیول کم ہوتا جا رہا ہے
بالکل بالکل آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی پرکار کی وہ تکلف نہیں ہے کیونکہ دیکھو لوگوں کو کیا ہے کہ ایک تو ہمارے جو منشیہ پرکرتی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو واتورن ہے وہاں پر پڑھا ہوں وہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان کا جو وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو جو ہے کہ وہ بارش سے وہ نہیں پڑھ پا رہی ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معاملات ہوگا کیونک دن پیڑوں کی کٹائی کی وجہ سے بارش نہیں ہو پاتی ہے اور بارش نہیں ہو پاتی ہے تو جو واو کی جو سمسیا ہوتی ہے وہ اتدک چنتنی ہو جاتی ہے
جی جی جی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے دیکھو جگہ جگہ سوکھا پڑ رہی ہے ا پانی کی کمی ہو رہی ہے ج کا یہ کن ایک پالوشن ہی ہے دیکھو بہت سی جگہ ہے کیا آدمی سوکھا سے پریشان ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے وہ پانی کے لیے تو نظر آ رہا لیکن کچھ جگہ ایسی ہے ج آپ دیکھو کتنی باڑھ آ رہی ہے کہ گھر کے گھر پانی میں سب بائے جا رہے ہیں
ہاں بالکل بالکل دیکو ماشء اللہ آپ بالکل صحی فرما رہی ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے پتے کو میں آپ کو کو بتا دوں کہ لوگ کیا کیا اپنے کاروں میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں تو لوگ اپنے جو اپنا جو ساستھ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ فکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو مصروف ہونا چاہیے اپنے کاموں میں دینک کارل میں پرنت اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی سوستھ ت کا ہی آپ کا خیال رکھنا بھول جائے کیونکہ اگر آپ ا اگر سوستھ خل رکھنا بھول جاؤ گے تو آپ بہت ہی لمبی گرست بیماری سے گرست ہو جاؤ گا یہ بہت ہی چنتا کا پسا ہوتا ہے
جی جی آپ یہ بالکل صح فرما رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے جراصل بھائی جان ایسا ہے کہ آج کے انک میں جتنی بھی کمپنی لے لو فیکٹری لے لو اب ٹرانسپورٹ اتنا بڑھیا ہے ان سب کو یہ ہے کہ تھوڑا سا نا کہ ہمیں اچھی سویدھائیں تو مل رہی ہیں اچھی سویدھاؤں کے چلتے چلتے ہم یہ بھول جا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان بھی کتنا ہو رہا ہے کیول جو ف ہو رہا ہے ان پہ تو فوکس کیا جا رہا ہے لیکن جو نقصان ہو رہا اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا ہے
ہاں بالکل بالکل آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ دیکھو یہ تو دوسرا ایک ایسا موجوع ہے کس کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکو آپ نے دیکھا جل پردوشن بھی کتنی ماتا میں بڑھ گیا ہے کیونکہ پہلے کیا ہے کہ لوگ جو ہو وہ جل کا اتنا ودوا نہیں کرتے تھے پرنتو آج کے سم میں ت چنتا کا وشے ب نہیں جتنے زیادہ جل کا دوہن ہو رہا ہے اس کا اس سے ہی زیادہ اس کا پردوشن ہو رہا ہے جل پردوشن بھی اپنی بہت زیادہ ماتا میں ہو رہا ہے کیونکہ لوگ کیا ہے کہ ان سب چیزوں پہ جذرا بھی گپت نہیں کرتے ہیں اپنے اپنے کاروں میں مصروف رہتے ہیں اور میں کہ رہا ہوں ان شاء اللہ ایک دن ایسا آئےا کہ جووگ ہیں وہ پانی کے لی بہت زیادہ ترسیں گے کمی ہوتی چلی جائے گی پانی کی بھمیگت جل کی جو
آپ دیکھیے کہ جو پہل پانی کا استر پہچ جتنا نیچے پانی کا استر پہنچتا جا رہا ہے اور سب یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ پانی ویسٹ مت کرو پانی کو بچاؤ لیکن نہیں کیا ہے کہ جیسے پہلے نل تھے کیں تھے لوگ بھر کے پانی لاتے تھے تو وہ اتنا ہی پانی لاتے تھے جتنا یوز ہوتا تھا اب کیا اگر سمر سیل ہو گئے ہیں تو سمر سیل سے پانی ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پانی کا استر گھٹتا ہوا جا رہا ہے
ہاں بالکل بالکل آ صحی فرما رہی ہیں کیوںکہ دیکوووں کو کیا کیا طرف ایک ویکتی جو ہوتا ہے اپنے خود کے نجی سوارھ کے لیے وہ جو پراکرتک سسادن ہوتے ہیں ان کا بھیدہن کرتا ہے وہ ہے بوشیہ کی کوئی کسی پرک کی کوئی چنتا نہیں کرتا ہے نہ ہی کسی کسی پرک کی گپتگو کرتا ہے جس سے لوگوں کو وہ جاگروک کر سکے اس طرح اپنے سوارھ کے لیے پانی کا بھی دوہن کرتا ہے وایو پردوشن کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا جو پرمانو پردوش سنایا ہے جیسے کہ جو ویکتی یریا پردوشن بھی بہت زیادہ ہونے لگا ہے کیونکہ جو اپنے جو آپ آ دیکھتی ہوں گی کہ جو آس پاس کی جو ندیاں ندی تالاب میں وہ بہت ہی زیادہ جو کیمیکلس ہوتے ہیں جو رسائنس ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہت زیادہ پردوشت ہو رہی ہیں
جی بالکل آپ بالکل صحی فرمانے ہیں بھائی جان کی یہ یہ تو کار ہو رہا ہے میں جیسے میں نے آپ کیا تھا کہ میں کہ آج کل اپنے تھوڑے نجی سوارھ کے لیے ہم نیچر پہ بالکل فوکس کر ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے فون کا یوز کر رہے ہیں اچھا لیکن ف فون سے جو
ہ
بہت سی ایسی وہ نکلتی ہے وائرس نکلتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں اور
ہ
کسی ہم بائک ٹرانسپورٹ کو لے لو ٹرانسپورٹ کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں اچھا ہے کہ اور اس سے ہمارے آنے جانے میں سویدھائیں بنی ہوئی ہے لیکن اس سے جو نکلنے والا پالوشن ہے وہ ایئر میں ملتا ہے کو ہمیں سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے
ہاں یہ تو بالکل ہم کہتے ہیں جو یہ جو موضوع ہے اپنا یہ پردوشن کا بہت ہی زیادہ سوچنے کا وشا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ کو ادک سے ادک ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا جو تو چاروں طرف جو واتاورن ہے اس کو سوچھ رکھنا چاہیے اس میں پردوشن نہیں کرنا چاہیے کیکہ آپ پردوشن نہیں کرے گا تو جو آنے والی ہماری جو بھوی پیڑیا ہوتی ہیں وہ بھی اس کا اچھا اچھے سے آنند لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگ کہ پہلے پراچین سمے میں دیکھا ہوگا کہ جو گلیشئر ہوتے تھے وہ اتنی ماترا میں نہیں پگلتے تھے پر ان شاء اللہ آج آج کل آپ دیکھو گل سرے بھی بہت ادک ماتا میں پگلتے جا رہے ہیں جیس سے کہ جو سمندر کا جو جل استر ہے وہ لگاتار اونچا بڑھتا جا ہے یہ اس کے لیے ہمیں بہت لوگوں میں گپتگو کرنے کی بہت آوشکتا ہوتی ہے
جی جی جی بالکل آپ صح فرمانے ہیں کو اسی خبر سے دیکھو اسی سے اچلتے ہو رہا ہے کہ کہیں پانی کے لیے بہت کمی ہے اور کہیں دیکھو کہ اتنی باڑھ آ رہی ہے کہ گھر برباد ہو رہا ہے
ہاں بالکل یہ بھی ہے کیونکہ دیکھو ہم نے سنا تھا کہ کچھ سمے پہلے آپ کو اس چیز سے میں معاملات کرا دیتا ہوں کیوںک دیکھو آپ نے دیکا ہوا کہ جب اترھنڈ میں جو تاس ہوئی ت تو جو وہاں پہ جو ندیاں تھی لوگوں نے گنگا ندی کے کنارے گھر بنا لیے تھے پرتو جب وہ گنگا ندی اپنے بکار بکرال روپ میں آئی تھی تو وہ جو کنارے جو ندی کے کنارے جو گھر بنے ہوئے تھے وہ سب ہی گاھر بہ گئے تھے جس میں کہ اپ نے دیکھاؤں کو جو جن کی آنی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ہوئی تھی ہاں اسی لیے تو لوگوں کو ہاں
کیا یہ یہ چیز ہے بھائی جان اب کیا ہے کہ یہ میں یہ یہ کہ آج کے ٹائم میں نا لوگ صرف اپنا سوارتھ دیکھ رہے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ بھی یہ آدیش دیتی ہے کہ ہمیں گنگا ندی کے بالکل کنارے پر گھر نہیں بنانے چاہیے جہاں پانی کا بھا ہے وہاں سے دور گھر بنانے چاہیے اپنا ویاپار وہاں نہیں کرنا چاہیے لیکن نہیں لوگ تھوڑا سا سواارھ کر جاتے ہیں اور اس سوارتھ کا فرح جانا بھگتنا پڑتا ہے
ا
یہ کہ آپ یہ ہے کہ آ سے تھوڑا س لالچ تو کر رہا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی پیڑھی پلس بھاوی پیڑھی دونوں کے لیے ہی نقصان داک ہے
اب پہلے میں اور اب میں آپ دیکھیے کہ کھان پین کا بھی اتنا دقت ہے کہ پہلے میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ آپ وہ ہمارے ابو جان میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ پہ ہمارے جو دادا بھی تھے یہ سب تھے وہ ان کے اب جا کے چشمہ لگیں اور بچے ہیں ان کے ابھی سے چشمے لگے ہوئے ہیں آنکھوں سے پریشان ہے درد سے پریشان ہے جو پہلے کا
ہاں بالکل دیکھو آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ سب چیز کو ہوتا ہے جو خھان پان کا بھی فرق پڑتا ہے جو کیوںکہ آج کل کی جو جین شیلی ہے وہ دن پر دورے تو ہوتی جا رہی ہے
جی
ہاں یہی اور یہ ہمارے ہم نے دیکھا یہ چنتا کا موجوع ہے کیونکہ جب تک ل ہمارے جو جو آنے والی جو پیڑیاں اچھے سے بوجن یا جو سن بجن جو ہوتا ہے وہ نہیں کریں تو وہ اپنے سواستھ کا خیال نہیں رکھ پائیں گے تو وہ بیمار بھی ہو جائیں گے
ہوں
اور میں تو ان شاء اللہ یہی چاہوں گا کہ آنے والے سمے میں جو اپنی پیڑھیاں اپنے سواستھ کا بہتر سے دھیان رکھے جس سے انہیں آنگے چل کے کسی پرکار کی تکلف نہ ہو
جی جی بالکل بھائی جان یہی ہے کہ جیسے ہی پالوشن بڑھ رہا ہے اس کے کہ پہ اگر ایک ایک اسٹیپ کر کے تھوڑا اسٹیپ اٹھایا جائے تو شاید آنے والے سمے میں پولوشن کم ہو سکتا ہے
ہاں بالکل یہ بہت ہی گمبھیر وشے ہے اس لیے ہم نے آپ سے جیسے میں نے ابھی بات کی تھی جیسے آپ نے بتایا پردوشن کے بارے میں کہ پردوشن جو ہے ایک بت ہی چنتا کا موجوع ہے اس لیے ہم نے آپ کو اس کے بارے میں جو جاگروک کیا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ا آپ جو بھرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہےکہ پردوشن ہمارے جیون میں بہت ہی زیادہ بڑھ گیا جو استر ہے اس کا ہم نے دیکھا تھا پہلے جو ہمارا جو آس پا کا آس پاس کا جو واتاورن تھا وہ بہت ہی سوچھ رہتا تھا پرتو آج آج ہم دیکھتے ہیں تو آسمان میں دھول مٹی کڑ ویو اور کیا مطلب بسلی ہوئی یہاں کی جو وایو ہے ہاں یہ ہاں
اور دیکھو آپ ہر چیز میں یہ پالوشن کی وجہ سے آپ گاؤں میں جتنا گاؤں کا علاقہ جتنا گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں اتنا ہی اچھا رہتا ہے دیکھو گاؤں میں رہنے کے باوجود گاؤں کی ہوائی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آدھے سے زیادہ بیماریوں کو دور کر دیتی ہے
بالکل بالکل ویسے آپ سے بات کر کر آج اچھا لگا ا دیکھیے ہم لہ اگر اللہ کی حیرییت سے آپ آگے بھی ملاقات ا اچھی رہے گی چلو ملتے ہیں اور خدا آاپظ